ہیلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
آپ کی آواز بہت دور آرہی ہے آپ کہاں گئی آپ جیسے سیل میں چلی گئی کیا
میں یہی پے ہوں بولو
اس میں پھر ویلیڈیشن میں پرابلم آتی ہے نزدیک کرونا پ کا ہاں تو بولو اب سآ ڈیٹیل میں لیے اپ نے کون کون سے کلر ہے کیونکہ جب بیٹی کی بدائی ہوت تی ہے نا تو وہ اچھے سے ہوتے ہیں وہ جتنے بار مائکے آئی اتنی بار پھر مائکے سے بدائی بہت اچھے سے ہوتی ہے
ہاں جی اور کیا
ہوں
میں نے تین سو پہ ہے
ٹھیک
ایک پاٹ پانی
ہاں
اے اور کے دو ہاں یہی کے ایک اورٹم
ہوں
اور ایک بھی کاٹن ہے اور عزام کو بھی کب ڈل لایۓ
ہوں اپ بول رہی تھی نا یہ ایلیز اس کا ٹرینڈ اب ختم ہونے ہو جائے گا دیکھو نا لیسیز لگاتے کیسے ہے آج ابھی اس کا ٹرینڈ اتنا زیادہ ہے
ہے نا میں بول رہے کبھی نہ کم ہو جاتا ہی ہے
ہاں ہو جاتا ہے ہاں ہاں ہاں وہ بات تو ہے
اس لیے تھوڑا کام کرنا ہے
ہاں ہاں ہاں صحیح بات ہے
وہی میں نے بولا
ہوں کہتے ہیں سیٹرڈے تک بہت زیادہ گرمی ہے
او ہو
پھر انشاء اللہ راحت ملے گی
انشاء اللہ
ہوں آ بدھار گھر جانا چاہیے تھا
کیوں
پتا نہیں میرا موڈ ہوا ایسے ہی اچانک میرے دل سے پتا نہیں میری دل سے کیوں نکل گیا ہمیں درگاہ جانا چاہیے تھا
ہے کیا درگاہ میں آپ کو
کچھ بھی نہیں کیا ہوا آپ کو مجھے کیا ہوگا دیکھو نماز تو کہیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے دل میں آیا کہ درگاہ جانا چاہیے
اچھا ٹھیک اس کی شادی ہو گئی ہے کیا
کس
جو گھر رہی ہے نا وہ سائمہ جان
سائمہ جان وہی میں نے بھی دیکھا نا م میں دیکھا میں نے انسٹا پہ شاید ہو گئی ہے وہ کہ یہ نہ ہسبینڈ کسی کو ہسبینڈ لکھ رہی ہے پتا نہیں
ہو گئی ہے
سائمہ سنگر یہ بلا کن کی یہ دیکھو نا بلال کن کی بیوی اس کا پیٹ کھڑا ہے
ہاں یہ پراگنٹ ہے نا
اللہ اس کو شفا اللہ اس کو اچھے سے خیر و خیریت سے یہ دن نکالے اب دیکھو نیا ٹرینڈ کیا آیا
ہمم
لیز کے ساتھ دہی ملا کر پورے مسالے میں ڈوبو کر لیز کھانے کی طرح ہاتھ سے کھانے لگے لوگ
ہمم
لیکن یہ میں بناؤں گی ایک دن ہوں
ہمم
لیچی لوگ کھاتے ہیں اچھے سے اب مجھے لگتا ہے میں بایا کو بولوں گی مجھے لیچی لائے میں بھی بایا چلاؤں لے آؤں گی لیچی
لے آنا
ہوں مجھے لگتا ہے جتنا امیر ہے نا یہ
ہاں
امبانی اتنا پیسہ ہونے کے بعد اب یہ یہ کوائٹ نہیں کر سکتا کامانے سے مطلب یہ وہی کھاتا جو اس نے کمایا ہے وہی کھاتا لیکن دیکھو نا انسان کی فطرت جتنا کام آتا ہے اس سے زیادہ کام آنے کی چاہت رکھتا ہے مجھے یہانی امبانی سامنے آیا مجھے یہ بات یاد آ گئی مطلب مجھے لگتا ہے اگر سات آٹھ دس ہزار پیڑیا بھی آئے گی نا تو امبانی کی دولت ختم نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ابھی بھی کام آ رہا ہے
اور کیا یہ کہاں یہ کہاں رکتا ہے
ہ نہیں رکنے کا نام کہاں ہے یہ یہاں پہ اچھی مثال ہے نا اگر رکے گا تو دولت اتنی نہیں رہے گی کیونکہ رکتا پانی زیادہ دیا زیادہ ٹائم تک نہیں ا رہ سکتا بہتا پانی ہمیشہ کے لیے بہتر رہتا ہے
وہ بات تو سچ ہے
اس میں کام نہیں ہوتا ہے کچھ
ہوں اس کی شادی سچ میں ہو گئی ہے شاید
میں نے کب کا دیکھا اس کی شادی ہو گئی آپ کو کیا ہوا آپ نے جیسے عجیز کا چاند دیکھ لیا
مجھے پتا ہی نہیں تھا نا اسی لیے میں نے آج جب دیکھا تو
نارتھ سائڈ سے یہ کام فھیل گیا ہے وہ ہم کر رہے تھے نا ٹرانسکرپشن مجھے اس سائڈ کی لڑکیاں مطلب ان کی لینگویج میں نے سنی
ان کو کس نے کام دیا
مجھے کیا پتا میں نہیں جانتی ان کو میں نے آواز سنی
پاتانے ن سو اسکے ا
ہاں میں نے سنی پتہ نہیں کہ یہ ایک ٹائم پہ یہ ا دو بندے ایک ہی آواز سنتے تھے یا کچھ اور یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا مطلب تو اپ مطلب جو اپ نے سنا اگر میں یہ چلاؤں میں نے بھی وہی سنا کیا یا مجھے ڈفرنٹ بیگ الگ الگ جی اچھا کیونکہ میں اکیلی تھی نا ان دنوں تو مجھے اپنا ہی پتاہ ہے اس لیے بولا تمہارا بیٹا گھوڑے بھیج رہا ہے
کیوں
سو گیا نا اللہ کے حوالے
ابھی تو نہیں ہے
ہوں
یہ اچھا ٹائم پہ سویا آپ جب اٹھے گا انشاء اللہ چائے پیے گا پھر جائیں گے ہم گھر
ہاں ہاں
اور
آپ سناؤ نا
بس ٹھیک اچھے سے ہے
ہوں آپ کی کزن کو زیادہ ہی آپ کی فکر لگی ہوتی ہے اگر وہ بیمار تو گر کیوں جا رہی ہے وہاں کیا ہی کرے گی
نہیں بولو سکار
میں نے بولا اتنا بھی نہیں ہے لیکن جب اس کو زیادہ پریشر پڑتا ہے تب تب بولا پہلے پہلے یہی ہوتا ہے اس میں
ہوں
پھر یہ ٹھیک نہیں رہتا
ہیے ہیے ہیے اوکے پھر اللہ رحم کریگا
انشاء اللہ کرے گا اور کیا اس نے تو وعدہ کیا ہے نۓ رحم کر دے وہ وہ رحم کرے آنشا آپ سناؤ
بس ٹھیک اس کے بعد اب میں کروں گی ٹرائی فون
ہاں کر لینا ہاں کوئی مسئلہ نہیں اپ کرو نا اس میں کہ دونوں بہنیں مل کے کریں گے آپ کو گھر میں بھی ٹائم آتا ہے پھر اب کرتی ہوں اپنے کا چھوٹا آیا
اس میں کیا ہے ٹائی کام کے لیے ٹائم تو نکالنا ہی پڑتا ہے تبھی انسان سفل ہوتا ہے ورنا ایسے ہی رہے گا مجھے لگتا ہے وہ اس کے کزن کی نا ابھی کام پینڈنگ ہے رخسان کس کا ہے کزن کی وہ مجھے میسج کر رہی تھی ملو یہی کے کام کر لیتے ہیں
ہ میں کون آیا
مجھے کیا پتا ہے ذرا دیکھو
پیدا ایک جو ہوگا وہ
ہوں
اور
بس ٹھیک آپ سناؤ
میں دیکھتی ہ کہ اس کی نانی کہ
کس کی نانی
ایبو کی
آگیی وہ
وہ نکالنے والی ہیں گھر ہمیں پہلے دے میں نے مت دیکھا ہے اس کو کبھی ہنا کو اس کو بول تے ہے نا زیادہ ہنی
ہاں
اب میں دیکھوں گی
کیونکہ اس کا نام حنیفہ ہے اس کو شیبو نے یہ ہنی ہنی بولا ہے
میں نے سنا نا جب اس کا بیٹا وہ گزر گیا ہے نا اللہ اس کی مغفرت کرے تو وہی پہ کی ماما نے بولا اس کا نام حنیف تا ہے تو شیبو تو ہنی ہنی بول رہی ہے مجھے لگا تھا یہ وہ ہنی ہے و جو ہم کھاتے ہیں
اچھا ٹھیک پتا نہیں اس کو آیا کوئی لینے
کون آیا بیٹا تھا ایک یا دو ایک ہے تو ایک گزر گیا آب کون ہوگا سچ میں ذرا سا نیا فوٹو میں مجھے دیکھنا ہے
دیکھیں گے بنے لیا
کیا ہوا اوپر سے اٹھا ہو نا تھانہ
میرا نیک لیے کہاں سے اٹھاؤں اس کے پیچھے جاؤں
اپ نے کیا منہ میں رکھا ہے مٹھائی پھول
نہیں تو
اچھا
اپ کو پتہ ہے پینڈن وہ پڑی ہے نا
ہم
کون بتاؤں میں
مجھے کیا پتہ کون
ماما کی ماما ساری بہن جو مر گئی ہے نا اتنی بڑی ہے
اچھا وہ ہاں مجھے سمجھ آیا جس کا نام فر ٹھیکا
ہاں
ہاں سمجھو ابھی کیا ہوا انہیں سمجھو میں دن انکل کی وائف کی جتنی
ہوں ا
ٹھیک ہے اب اس عظمی شرفی آئی میرے سامنے اس کا بھی بیٹا ہو نا
ہوں
اب کیا کچھ نہیں اور سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے
چلو پھر اللہ حافظ
ہونے دو نا گیرا کیا مسئلہ ہے اپ کا
ٹھیک انے دو پھر
مجھے سمجھ ہی نہ آتا آپ کو ہوا کیا اتنے بامر کیوں پڑ رہی ہے اپ کو ابھی تو کچھ ٹائم پہلے آپ کو یاد ہی نہیں تھا ہم نے کتنی بار دیکھی
ہے اپ مجھے کام ہے تھوڑا
اللہ حافظ